عمر احمد
وعلیکم السلام بھائی جناب ٹھیک ہوں
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
ہاں جی بھائی میں بڑیا ہوں گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پہ سبھی کیسے ہیں آپ کے والد صاحب آپ کے امر جان بھائی بہن سب کیسے ہیں
ہاں جی بھائی سب خیرت سے ہیں کیا کر رہے ہو بھائی جناب ابھی
ہاں میں بیٹھا ہی ہوں تو ابھی ابھی کھانا کھا لیا تو آپ نے کھانا کھا لیا
ہاں نہیں بھائی ابھی نہیں کھا ہے
چلیے جی بہت ہی اچھی بات ہے تو میں نے کھا لیا تو میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے یہ بات کر کے کچھ دھیان حاصل کر لیا جائے
اچھی بات کہیں
ہاں بھائی جان تو میں آپ سے م ٹائم مینجمنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں آج کل بہت سے لوگ اپنا وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو اسی پہ بات کرتے ہیں بھائی تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری یہ ہے کہ وقت اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت پیسہ کھو جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے جو وقت گزر جائے نا وہ کبھی واپس نہیں آتا اس لیے کہتے ہیں وقت سونا ہے میرے وقت سونا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے تو ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے دن کا ہر کام ہر کام صحیح وقت کرے جب اپنا وقت پلان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے اور ہمیں جلدی کامیابی ملتی ہے تو آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کو دن میں چوبیس گھنٹے ملتے ہیں پھر چاہے وہ بڑا مطلب کہ بڑا ہی ہائی فیملی کا ہو یا لوور فیملی کا ہو مطلب سب کو اکوالی ملتا ہے اوپر والے نے اکولٹی رکھی ہے میں بھی تو برابر برابر ٹائم ملتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان گنٹ کے ساتھ صحیح استعمال کرتے ہیں مطلب کہ وقت کے پابند ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اسی ضائعق وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو پھر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے بھائی تو آپ ہی بتائیے کچھ اسی سے
ہاں جی بھائی جیسے آپ نے بولا ٹائم مینجمنٹ کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے آج کل اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیں میں بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں ٹائم مینج کا مطلب ہے اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے میرے بھائی وقت اللہ تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے جو ایک مرتبہ گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتا اس لیے ہر انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے جو لوگ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں میرے بھائی ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت ہر شعبے میں ہیں جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے اگر اسٹوڈنٹ اپنا روزانہ شیڈول بنا کر مطابق چلیں ہووم ورک وقت پر کریں مکمل اگزامز مکمل کرے ان کی تیاریاں پہلے سے ہی شروع کرے تو وہ اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا نام بھی روشن کر سکتے ہیں اور اپنا پریوار کا بھی نام روشن کر سکتے ہیں
ہاں بھائی جان تو ایک اسٹوڈنٹ ایک طالب علم کے لیے مطلب کہ ٹائم مینجمنٹ بہت ہی ضروری ہے اگر اسٹوڈنٹ اگر ایک طالب علم روز تھوڑا تھوڑا وقت پڑھائی کو دے وہ ہوم ورک ورک وقت پر کرے اور امتحان سے پہلے تیاری شروع کر دے تو اس پر کبھی زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا لیکن اگر وہ ہر کام کل پر چھوڑنے چھوڑنے لگے تو آخر میں پریشانی ہی پریشانی ہوگی تو ٹائم مینجمنٹ صرف پڑھائی کے لیے نہیں ہوتی میرے بھائی بلکہ ہر کام کے لیے ضروری ہے گھر کے کام ہو آفس کا کام ہو عبادت کرنی ہو آرام اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہو مطلب ہر کام میں ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے نا تو جب ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے تو زندگی میں سکون اور نظام رہتا ہے تو ہوتا ہے مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دن کو پلان بنانا چاہیے صبح اٹھ کر یا رات کو سونے سے پہلے سو مطلب کہ سونا چاہیے کہ کل ہمیں کون کون سا کام کرنا ہے جب مطلب کہ جو کام سب ضروری ہو اس سے پہلے کرنا چاہیے میرے بھائی ہے نا
ہاں جی ہاں
تو فرمائیے آپ کی
ہاں جی بولا جیسا آپ نے بولا اس میں لگ بھگ ٹیچرز بھی آتے ہیں جو ڈاکٹرز انجینئرس ہیں بزنس والے لوگ بھی اپنے کام وقت پر ہی مکمل کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں ٹائم مینجن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو ہر کام کے وقت مکمل ہوتا ہے اس سے گھبراہٹ اور اسٹریس کم ہوتا ہے جو لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے وہ اپنی زندگی کے ہر میدان میں ترقی کرتے ہیں وقت کی قدر کرنے سے محنت کا بہتر نتیجا ملتا ہے اور انسان اپنے مقصد کو آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں
ہاں بھائی ج
آج کل کے موبائل فون جیسے سوشل میڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو گیمس کی وجہ سے لوگ بہت سارا وقت انیں پہ گزارتے ہیں یہ ان کی ان کی تعلیم بہت کم ہوتی ہے صحت پر بھی اسے بہت بڑا متاثر اثر پڑتا ہے اس لیے ہمیں صرف ضروری کاموں کے لئے ہی موبائل استعمال کرنا چاہیں اور فضول کہ فضول کے فضول مشغلوم کے لیے ب نا چاہیے اور بائی جان آپ کو بھی اس پر پہ دھیان دینا چاہیے کہ آپ یہ فون زیادہ مت چلایا کرو لوگوں تک بھی یہ بات پہنچاائے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ایک بری آتمی سے بچنا چاہیے بہت بڑی بات ہے اس اور و عمل کرنا چاہیے تو آج کے موبائل فون اور سوشل میڈیا پر لوگ گھنٹے گزار دیتے ہیں کبھی کبھار وہ دوم من آ ہیں کے لیے اٹھا دیتے ہیں تو مگر کب چار گھنٹے ہو جاتے ان کو پتا ہی نہیں چلتا تو تھوڑی دیر موبائل چلانا ٹھیک ہے چلو مان لیتے ہیں یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال مطلب کہ ہمارا قیمتی وقت برباد کر دیتا ہے تو ٹائم مجمنٹ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے اسٹریس کم ہو جاتا ہے میرے بھائی جب کام وقت مکمل ہو جائے تو انسان کو فکر نہیں ہوتی وہ سکون سے رہتے ہے اور اس کا مطلب کہ ذہن بھی تیز رہتا ہے تو جو لوگ مس قدر کرتی ہیں دنیا بھی ان کی قدر کرتا ہے تو ہر کامیاب کی زندگی مطلب کہ دیکھنے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنا وقت کا بہت اچھا استعمال کرتا ہے اس لیے وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے ہمیں ہر روز کچھ وقت اپنی صحت کے لیے بھی نکالنا چاہے تھوڑی سی مطلب تھوڑا چلنا چاہیے ایکزرسائز اور پوری نیند بھی ٹائم مینجمنٹ ایک کرتا ہے تو اس نیند کا بھی مطلب کہ کو بھی چھ سے نو گھنٹے ملنے چاہے صحت اچھی تو ہم ہر کام بہتر طریقے سے کر سکیںے ہے نا بھائی جانں ے
ہاں جی بھائی
اپنے والدین ٹیچرس اور بزرگوں ملک کو وقت کی بھی عزت کرنی چاہیے کس سے ملنی یا کلاس میں ہمیشہ وقت پر پہنچنا چاہیے یہ اچھی عادت ہماری شکل یت کو بہتر بناتی ہے تو فرمائیے آپ بھی میرے بھائی جان
ہاں جی بھائی ٹائم مینجمنٹ کے لیے روزانہ پلان بنانا بہت زیادہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے الگ وقت مقرر کرنا چاہیے سب سے پہلے ضروری کام مکمل کرنے چاہیں اور بعد میں دوسرے کام آرام ایزرسائز اور نیند کے لیے بھی مناسب وقت رکھنا چاہیے تاکہ صحت بھی اچھی ہو جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ اکثر کام دیر سے مکمل کرتے ہیں اور کامیابی سے دور ہو جاتے ہیں بخود کا ضائع ہونا زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے میرے بائے کیونکہ گزرا جکا وقت کبھی واپس نہیں آتا ہمیں اپنی زندگی میں وقت کی پابندی کو عادت بنانی چاہیے جیسے سکول کالج آفس اور ہر جگہ وقت پر پہنچنا چاہے اور آد ایکچ عادت بنانی چاہی اس سے دوسرے لوگوں کا بھی بھروسہ بھی بڑھتا ہے اور انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں وقت پر اپنا اچھا ڈسپلن بنانا چاہے ایک اچھا شیڈول بنانا چاہے اور وقت پہ سونا چاہے اٹھنا بھی چاہے کیونکہ جو کام آپ کو کرنا چاہے زندگی میں تو آپ وقت پہ ہی کر پاؤ گے
ہاں بائی جان تو بائی ج آپ نے بہت ہی اچھی اچھی باتیں کی میں بالکل آپ کی باتوں سے سہمت ہوں تو تو اگر ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں نا تو ہمیں بہت سی نقصانات ابھانے پڑتے ہیں کچھ مطلب کہ اہم نقصانات میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مجھے یاد ہے تو پڑھائی میں کامیابی کم ہو جاتی ہے کیونکہ تیاری وقت نہیں ہوتی تو ہر کام دیر سے ہوتا ہے جس سے لوگوں کا کم ہو جاتا ہے اسٹریس اور ٹینشن بڑھ جاتا ہے کیونکہ کم ملب اھا ہو جاتا ہے تو انن کی کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے کیونکہ ہم تیار نہیں ہوتے مطلب کہ پر اعتماد کم ہو جاتا ہے جب کام مطلب کہ وقت پر پورا نہ ہو تو یہ س اعتما تو کم ہوگا ہی ہوگا صحت پر برا اثر پڑتا ہے کیونکہ نیند اور آرام کا وقت بگڑ جاتا ہے نا
بہت ہی اچھی بات کہی
تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وقت زندگی سب سے قیمتی حصہ ہے اگر ہم آج اپنے وقت کی قدر کرے تو کل کامیابی ہمارے انتظار کرے گی تو ہم ہر دن کا پلان بنانا چاہیے محنت کرنی چاہیے اور ہر لم لمحبے کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے تو ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جو مجھے خوب اپنی جگہ خوبصورت ہی لگتی ہے یہ بہت بات ہے وقت کی قدر کرتے ہیں جو وقت کی قدر کرتا ہے نا وقت کی قدر کر دیتا ہے تو
جی بھیا
انسان مطلب کہ اگر انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اگر ایک فیلڈ میں اس کو مطلب کہ کامیابی نہ ملے دوسرے فیلڈ کے لیے اسے محنت کرنی چاہے تیار رہنا چاہیے کہ وہی انسان کو کبھی بھی مل سکتی ہے ہے نا اس ہمیشہ ہمیشہ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور ہر کام وقت پر مکمل کرنا چاہیے میرے بھائی تو فرمائیے آپ بھی
ہاں جی آخر میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ کامیاب زندگی کے لیے بنیاد ہے اس میں اس اگر تم اس میں اچھی طریقے سے ڈسپلن بناات دو آپ ہر جگہ کامیاب ہر جگہ میں ہر جگہ میدان میں کامیاب ہو سکتے ہو ہمیں ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے محنت اور ایمانداری سے کام کرنا چاہیں اور اپنے وخود کو ہمیشہ کسی نہ کسی مفید تک کام میں لگانا چاہ چاہ اسی طرح ہم اپنی مطابق مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں اور اپنے ملک کی ترقی میں بھی اہم ادا کردار ادا کر سکتے ہیں
ہاں
اگر ہم وقت پہ ہر کام کریں گے تو ہم اگر ہم وقت کا اچھا ڈسپلن بنائیں تو ہم ہر
ہاں بھائی جان تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اپنا خیال رکھیے گا
جی بھائی جان اللہ حافظ